ہ جی کیسے ہو اللام و علیکم
السلام علیکم جی
جی کیسے ہو
بڑھیا ہے سب خیریت آپ سنائی
جی ہمارے یہپ ب سب کہہ رہی ہے اور آپ کے آپ کی امیزا نے آج کھانے میں کیا پکایا
ہ کھانے میں بنائی تھی پلاؤ بنائے تے
اچھا جی اور آپ کی امی زان اور ابو جان کیا کر رہے ہیں
ہ وہ ایک نکحئے پڑوس میں نکاح تھا ایک
ویسے آپ ہی ج ک ہ نکا وغیرہ میں
نہیں نہیں جاتا ہوں پر میں ابھی گھر پر ہوں امی ابو گئے ہیں
جی ہاں پ گھر پہ بھی کوئی نہ کوئی تو ہونا ہی چاہیے
ہاں جی صحیح ہے
ا جی اور بتائیے کہ گھر میں سبھی مطلب کہ جو کھانا وغیرہ کھاتے ہیں کیسا کھاتے ت جی تو زیادہ یوز نہیں کرتی ہ نا غذا میں
ہوں دیک بہت کم یوز کرتے ہیں آج کل کیا ہے کہ کھانے کا ہی اہم مدا رہ گیا ہے جیسا کھان فن ہوگا ویسے ہی شریر کے لیے پوشٹک آہار ملے گا کیونکہ پہلا جو کھانا آتا تھا پہلا جو کھانا آتا تھا وہ دیسی آتا تھا ت آوارا ہے بالکل اربور کر رہا ہے بلاوٹی کے روپ میں آ رہا کانا ہاں تم پہلے کے لوگ وقت دیکھ ہوں گے امی جان ابو جان اسی کے جی وزن اٹھا لیتے تھے آج کل دیکھ لو نئے ہوائے بیس کلو وجن نہیں اٹھے گا تو کھانے کا ہی جیسا کھان پان ہوگا نا ویسا ہی ہمارے سواستھ ہوا پڑے گا
بھی آج ماشاء اللہ کی دولت کہ آج کے دور زیادہ اچھیغ دیکھنے کو بھی نہ مل رہی
ہاں جی آپ کو کی آواز ک ٹری سار نیٹورک اسسوئے ادھر ادھر ہو جا ا
آ رہی ہے کیا
ہاں آ رہی ہے
میں یہ بول رہی ہوں کہ ما کی بدولت کہ آج کے دور پہ تو کافی ک دیکھنے کو بھی دیکھنے کو مل رہی ہے
کیا آواز کٹ رہی ہے ریم
جی آ رہ کیاا
ج ہاں بولیے اب بولیے
اب آ رہی ہے آواز
آ رہے ہی ارے واز آ رہی
میں یہ بول رہی ہوں کہ اب ماشاء اللہ کی بدولت ہے کہ ہم کو زیادہ باہر کا کھانا دیکھنے کو مل رہا ہے اور اچھی غذا کم مل ہے چ رہی ہے دیکھ ہو
ہاں ہاں جی ہاں جی دیکھو باہر کے کھانے کا آج کل کیا ہے کہ ا اپنے روپ میں لے لو کہ باہر کا کھانا بچوں کو پسند ہے سب کوئی پسند آ رہا ہے پر ج کہ صحت کے لیے باہر کا کھانا اچھا نہیں رہ رہا
ہ بالکل ا ویسے بھی اپنے
ہ ہ
کو ہی تکلیف ہوتی ہے اس سے باہر کا زیادہ کھانا کھے سے
ہ باہر کے کھانے سے تکلیف ہوتی ہے ہم تو اپنے بچوں کو اتنا مطلب تعمل بھی یہی دیتے ہیں تعلیم کے روپ میں یہی تعلیم دینی چاہیے باہر کے کھانے سے دور رہنا چاہیے نہیں کھانا چاہےیادہ تر بچوں کو اپنے کو تعلیم یہی تعلیم دینی چاہیے کہ باہر کے کھانے سے جتنا ہو جتنا بچ کے رہے
جی بالکل لیکن آجل کل کے جو بچے ہیں وہ ابو اور امی جان کی مانتے کہاں پر ہیں
ہاں صحیح ہے مانتے نہیں ہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے پر جو ہم سب ہیں یوا پیڑھی ہیں تو کوشش کر رہیں گے تو شاید سدھر آئے گا مل کر کریں گے ہم سب ایک ساتھ جٹ کر تو سدھر آئے گا کیونکہ یہ کار کوئی ایک ویکتی کا نہیں ہے
ہ بالکل
ہاں ہم سب کو مطلب مل کے ساتھ
جی بالکل ویسے بھی آپ لوگوں کو سمجھائیے گا کہ باہر کا کم کھانا کھائے کیا کریں
ہاں جی
ہاں تو ک آج کل باہر کا کھانے سے آپ کو پت کافی تکلیفیں ہو رہی ہیں انسان کو
ہاں تکلیفیں ہو رہی ہیں روگ ہو رہی ہیں اتر مکھت کارن باہر کا ہی کھانے سے ہی ہو رہا ہے اور انسان شھ گھر کا کھانا کھائے تو اس سے صحت بھی اچھی رہے اور سواستھ بھی بہت اچھا رہے نا اور باہر کے کھانے سے تو طبیعت ہمیشہ بھی گتی
ہوں بالکل لیکن آج اس کے آج کل کے جو لوگ ہیں وہ باہر کا ب دکھاتے ہیں گھر کا تو کافی کم ہی یز
کم کھاتے ہیں بالکل بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ باہر کا کھانا زیادہ پسند کر رہے ہیں اور گھر کا کھانا کم وہ اس میں ایک کارن ہے کہ ہماری جو امی ہے وہ تھوڑی پرانے خیالات میں تو ان کا کھا ان کے حساب سے ٹھیک ہے اور جو نئے یوا آ رہے ہیں ان کو باہر کا کھانا زیادہ پسند ہے کیونکہ اب اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں اس کا مکت کن یہ ہے
ہوں ہ
ہوں آپ فرمائیے اس کے بارے میں اور کچھ رائے
جی میں میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ ہیں جو بچے ہیں وہ باہر کا زیادہ کھاتے ہیں ان کے لیےپ آپ کو جلوس نکالنے کی تو کافی ضرورت ہے کیونکہ ہم سمجھدار ہیں تو ان کو بھی بتانا چاہیے کہ بھائی ت مت ہو جاتا
ہ دیکھو جلوس نکالنے چاہیے بار مطلب مہینے میں ایک دو یا دو تین مہینے بعد ایک دو جلوس تو ہونا چاہیے جلوس سے ہی لوگ وہ اکٹھا ہوں گے اور ان کے اندر کچھ سوچنے بچارنے کی چمتا جی جائے گی کیونکہ جلوس اس سے بہت بڑا پرابپ پڑے گا ا خاص کر یوا پیڑھی خاص کر یہ یوا پیڑھی ہم سب لوگ ایک ساتھ اس کے مرود میں جائیں گے تو یہ سدار آئے گا
جب ہاں جب ہم کوئی لذیذ اور منفرد کھانا کھاتے ہیں تو نہ صرف ہم ہماری طبیعت ب س ہوتی بلکہ جسم کو بھی بھرپور طاقت
بالکل ہاں جی صحیح ہے
ہاں جی تو لوگوں کو اپنی طاقت ویسٹ تو کرنی نہیں ہے سب کو اپنی طاقت اپنے پاس واپس آنی ہے تو پہلے وہ گاؤں کا کھانا کھاتے تھے آپ ل
بالکل بالکل بالکل
اب امی جان سے دھوئے ہیں تو وہ باہر کا کھانا کھ رہے ہیں ورنہ کسی کہبو ر امی سان تو باہر کا کھانا بالکل نہیں کانے دیتے جی
بالکل جی آپ نے صی فرمایا کہ ج بالکل سچ بات ہے کہ کسی کی امو امی یا ابو جان باہر کا کھانا نہیں کھانے دیں گے نہ ہی وہ پسند کریں گے پر لوگ وہ کیا ہے کہ اب شہروں میں زیادہ رہنا پسند کر رہے گاؤوں سے باہر نکل گئے وہ ہاں ان کو بارکی کھانے کی لگ گئی ہے ایک لط ایک آدت کے روپ میں
ہاں جو وہ متوازن انتظا نہیں کرتے ہیں
ہوں ہاں تو آج کل ہ تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہاں ہاں بولیے دیکھو تم نے بھی دھاو آج کل کی نئی جنرشن میں جو بیگم صاحبہ آ رہی ہیں تو وہ بھی بسملہ کے روپ میں زیادہ کچھ پکانے کے لیے تیار کیا ہوتی ہیں باہر کے لیے چلو باہر
وہ دو منٹ میں یہ بولتی ہیں کچھ نہیں ہو رہا تو دو منٹ میں بھی منگا کے کھا لیں گے اور کھلاا دیں گے
کھانے کھلا دیں گے تو وہ جا کے صحت پر سیدھا سیدھا پربھاب پڑ رہا ہے بچوں کو بھی پڑھا رہا آج کل کییو جنریشن بڑ
اگر لوگ متوازن کھائیں گے تو ان کی تندرستی ت بھی ٹھیک رہے گی لیکن آج کل کے لی ج مرگو مرگو جات کانا پسند کرتے ہیں چائے ب کیسا بھی ہو
ہاں جی ہاں جی
ہاں تو ان کو ہزم بھی نہیں ہوتا پت ہے
ہاں جی
ہاں
بالکل صح پررما ہے آپ کے کافی اچ وچار ہیں اس بارے میں
ہاں اس لیے ہمیشہ ایسا مغوب اور صاف ستھرا کھانا چننا چاہیے جو ہضم ہونے میں آسان ہو اور جسے کھ کر ایک سکون اور عزت کا احساس ہو
دیکھو انشاء اللہ بہت اچھی رائے ہے آ کی بہت بہت اچھی سوچ ہے میں کہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اگر جلوس نکالیں تو ایک ہمارے سماج کو ایک بہتر آنے والاقل ملے گا اگر آپ جیسے سوچ ہو جائے آپ جیسے لوگ ب کچھ جلوس نکالیں لوگوں کے بارے میں اچھے چاہتے ہیں تو ان شاء اللہ ہم اس بات پر بھی قابو پا لیں گے
ہ بالکل جی میں تو خود بھی جلوس نکالتی ہوں اور میرے جو کافی دوست وغیرہ ہیں میرے خالہ ہیں بازی ہیں ہیں جو یہاں پہ ہمارے ساتھ گاؤں میں رہتی ہیں ابو ہماری امی سان ہے وہ بھی جاتی ہیں ہمارے ساتھ
اچھا جلوس میں
کل
چلو چلو اچھی بات ہے آپ کا پورا پروار مل کے اس چیز کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس سے کوئی نکار نہیں ہوا
ہاں آج کل لوگ اپنیصحت کا خیال رکھتے ہوئے متوازن ڈائٹ لینا پسند کرتے ہیں
جی ہاں جی ہاں جی بالکل صحی ہے دیک آج کل کیا ہے کہ ایک بات ہو رہا ہے جلوس ن کہال رہا تو جلوس دس لووں کو پسند آئے گا اور اس میں دو لوگ ایسے ہوں گے ان کو پسند آئے گا ہی نہیں بات ہے آپ کی تو ان لوگوں کا تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے
ہاں بالکل بالکل
اور کچھ لوگ یہ ہیں کہ دیکھو وہاں سدارنے کی ک
ہ جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے تو صرف اپنے وقت کی تنا کرنا ہی ہے
تو یہ ایسے لوگوں کے لیے تو اپنے وچار ویکت بھی کرنا ٹھیک نہیں
کوول اب ویسے ماشاء اللہ سے میں تو یہی دعا کروں گی کہ جو لگ میری بات کو نہ سمجھ رہی ہوں اور نہ سمجھے ہوں اور تو ماشاء اللہ ات سمجھ دیک کہ وہ میری بات کو اپنی تو سمجھے دوسروں کے لیے نہیں تو
بالکل جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کیونکہ آپ کی بات ایک سمجھنے لائق ہے ایک جائز سی بات رکھی آپ
ہوں کیونکہ آج کل کے ا مطلب کہ تو بری عادت وہ کھانے والے لووں کے اندر نہیں ہے وہ بنانے والے کے اندر ہے
بنانے میں صحیح ہے بالکل آپ نے سےح فرمایا ہ ہ ہ ہ
دوسروں کو بلاتا ہے کوئی بات نہیں چلو نہیں تو وہ رکھتا ہے لیکن وہ اگر دوسروں کو کھلا رہا ہے تو آپ کبھی کھلا رہا ہو ہوگا آپ نے خاندان میں بھی کنارا ہوگا اور وہ گھر خاندان سماج ملک سب اسی کر کے ا بند کا مطلب اسی بائی جا کا ہے
بالکل بالکل آپ کو نے صح فوایا بالکل صحیح بچارا آپ کو چلو اس چیز پہ ہم نکالیں گے پھر کبھی بات کرتے ہیں اگلی ملاقات میں خدا حافظ خدا حافظ